وعلیکم السلام جی الحمد للہ
گھر پہ سب ٹھیک ہیں
جی شکر ہے اللہ تعالی کا آپ بتائیے آپ ٹھیک ہے آپ کے والدین بھائی بہن
بس شکر وہ سب بائی ٹھیک ہے
چائے وائے پیا آپ نے
ہاں میں چائے ہی پی رہا تھا
اچھا ٹھیک اور کیا کایا
بس بس یہی تلے ہوئے پکوڑے وغیرہ کھا رہے تھے
اچھا ٹھیک اچھی بات ہے یار چائے کے ساتھ پکوڑے مزہ آ جاتا ہے
جی جی
گرمی ہی بنائی تھی کہ باہر
نہیں باہر سے لائے تھے گھر میں تو کہاں بنا پاتے ہیں ابھی
اچھا ٹھیک ہے اسی میں بھی یہی سوچ رہا تھا ہمارے گھر میں بھی باہر سے ہی کھانا آیا تھا تو میں نے سوچا اس بارے میں آپ سے ب کر لے کہ آج کل جو ہے کہ باہر اور گھر کا کھانا کافی زیادہ جو ہے کہ دن ب دن زیادہ بڑھ جاتا ہے اگر ہم دیکھیے
جی
جو ہے کہ باہر کا بھی کھانا اور گھر کا بھی کھانا دونوں ہماری جو ہے کہ روزمرہ زندگی کا ایک حصہ ہے اگر ہم دیکھیں تو دونوں ہی کیا کہ کسی حد تک جو باہر کا کھانا ہے کسی حد تک ٹھیک ہے لیکن اگر دیکھے جو گھر کا کھانا ہے وہ کافی زیادہ صحت کے لیے جو ہے کہ بہتر ہے جبکہ جنک فوڈ زیادہ استعمال سے صحت کو نقہ نقصان ہو ہوتا ہے اور اگر ہم دیکھے آج کل جو ہے کہ دن بہدن اگر ہم دیکھیں جب بھی ہم باہر جاتے ہیں تو گھر کا کھانا ساتھ نہیں لیتے باہر سے ہی آڈر کر لیتے ہیں کافی زیادہ اس میں مسالے وغیرہ جو ہے کہ ایڈ ہو جاتے ہیں اس وجہ سے مجھے لگتا ہے کہ جو کافی زیادہ صحت ہماری ہے کافی زیادہ نقصان آ جاتا ہے اس میں تو جیسے آپ نے کہا کہ ہم نے باہر سے پکوڑے لائے ار ہم دیکھیے جو ہے کہ پہلی بات جو صاف صفائی جو ہوتی ہے باہر کے کھانے کی کافی کم ہوتی ہے اگر ہم دیکھھیے اور جو ہے کہ کوالٹی اگر ہم دیکھے اس میں بھی کافی زیادہ وہ کیا بولتے ہیں اس کو کام کمپرومائز کر دیتے ہیں کہ ہاں تو دیکھتے نہیں ہیں کہ اگر ہم اچھی چیز بنا رہے ہیں تو اس میں اچھی چیزیں بھی ڈالیں خالی اس میں ہم جو مسئلے وغیرہ ڈال دیتے ہیں تو اس وجہ سے ہمیں جو کھانا ہے چٹپٹا لگتا ہے اچھا لگنے لگتا ہے ہوم میں جو گھر میں ہم کھانا بناتے ہیں پہلے اگر ہم دیکھیں صحت مند ہوتا ہے
جی جی وہ صحت کے لیے بہت ہی اچھا رہتا ہے
ہاں جی اگر جو کہ کافی زیادہ جو ہے پہلی سب سے پہلے ہم دیکھیں تو اپنی آنکھوں کے سامنے جو ہے کہ بنا پاتے ہیں اپنی آنکھوں کے جو بھی ہمارے گھر والے اچھے سے دھوتے ہیں اچھے سے دیکھتے ہیں کہ کوئی کیڑا وغیرہ نہیں ہے کوئی چیز جو ہے کہ خراب نہیں ہوئی ہے تو وہ نکال دے اسی برق اگر ہم دیکھیں جو باہر کا کھانا ہوتا ہے وہ تو اس میں وہاں سے لایا تھوڑا سا دھو دیا تو ڈال دیا پکانے کے لیے اس وجہ سے بھی کافی زیادہ جو ہے ہماری صحت اور جو ہمارا ہاضمہ ہے وہ بھی کافی زیادہ خراب ہو چکا ہے صحت کے لیے صحیح نہیں ہے
جی جی اس سے یہ بھی ہوتا ہے باہر کے کھانے سے جیسے کہ موٹاپا پا جاتا ہے جو بچے ہوتے ہیں ان میں آج کل دیکھا جائے تو چھوٹے چھوٹے بچوں کی چھوٹے چھوٹے بچوں میں موٹاپا بہت آ گیا ہے تو اس کی وجہ یہی ہے جیسے کہ کہ ہم دیکھتے ہیں برگر پیزا فرائز وغیرہ منگواتے ہیں باہر سے مزہ تو ان میں بہت ہوتا ہے ہوتا ہے لیکن وہ ہائیجین طریقے سے بنایا گیا ہے یا کیا وہ کسی کو پتاہ نہیں رہتا اور ان سب چیزوں سے یہ بھی ہوتا ہے ٹیج کی پرابلم ہو جاتی ہے لوگوں میں بہت ساری چیزیں خراب ہوتی ہے تو انسان کو چاہیے کہ کہ وہ زیادہ سے زیادہ گھر کا ہی کھانا کھائے کیونکہ گھر کا کھانا ایک تو صاف و شفاف رہتا ہے اور اس میں کوئی ملاوٹ نہیں رہتی اور وہ صحت کے لیے اچھا ہے جیسے کہ دودھ ہو گیا گھر کی سبزی ہو گئی روٹی ہو گئی چاول ہو گیا نہ کہ باہر کا جنک فوڈ ہو گیا باہر کا جنک فوڈ کھانے سے تو ہمیں صحت پر بھی برا اثر ہی ڈالتی ہے انسان انسان سست ہو جاتا ہے تھکان محسوس رہتی ہے پڑھائی پر توجہ نہیں دے پاتا انسان مشکل ہو جاتا ہے کہ یار میں اب کچھ اور کھانا چاہتا ہوں
جی بالکل جب جب کہ وہ اس کو پتا ہی نہیں ہوتا ہے کہ یہ جو میرا پڑھائی پہ دماغ نہیں لگتا یہ اس کھانے کی وجہ سے ہے مگر د اگر ہم دیکھیں کہ جو آپ نے کہا کہ وزن بڑھ جاتا ہے گھر کے کھانے سے اگر ہم دیکھیں کہ ایک تو پہلے ہی جو ہے کہ اس میں جو ملاوٹ کی چیز کوئی نہیں ہوتی ہے اگر کوئی مسالہ ڈالتے بھی ہیں تو کافی زیادہ جو اس کا جو ہے کہ کوالٹی جو ہوتی ہے
جی
بھی زیادہ اچھی ہوتی ہے اور جو ہمارا وزن ہے وہ بھی مقدار میں رہ جاتا ہے کہک زیادہ نہیں بڑھتا اور کم بھی نہیں رہتا اور کبھی کبھار اگر ہم دیکھیں جو ہو کبھی جو ہمارے بی بی پیشنٹس ہوتے ہیں ان کے لیے جو ہے کہ کیا بولتے ہیں اس کو کبھی کبھار نمک کم ڈالنا پڑتا ہے یا کبھی کبھار ان کے لیئے تیل کم ڈالنا پڑتا ہے باہر کے کھانوں میں ایسا تو نہیں ہو سکتا یا تو کم چینی ڈالنی پڑتی ہے لیکن باہر کے کھانوں میں اگر ہم دیکھیں اس میں چینی بھی ڈالی جاتی تییا نمک بھی زیادہ ہی ہوتا ہے مسالحے بھی زیادہ ہوتے ہیں اس وجہ سے جو ہے کہ ہمارا جو ہاضمہ ہے وہ خراب ہو جاتا ہے صفائی کا خیال اگر ہم دیکھیں جو گھر میں ہم کھانا بناتے ہیں اس میں کافی زیادہ صفائی کا خیال رکھا جاتا ہے
جی جی
ہر عمر کے لیے جو ہے کہ جو گھر کا کھانا ہے وہ کافی زیادہ مفید ہے کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس جو ہے کہ باہر کا کھانا جو ہے اس وجہ سے ہمارے جو بچے ہیں کافی زیادہ بیمار ہو چکے ہیں کے ہیں یا اس وجہ سے ہی ان کا جو پڑھائی میں جو ہے کہ کنسنٹریٹ نہیں کر پاتے ہیں
جی جی یہی ہے کہ بچوں کو اس سے تو پہلیے ہی ایک چیز جو ہوتی ہوتی ہے بہت ہی کہ ہم زیادہ کھانے ہم کو بھوک بہت جلدی لگ جاتی ہے اور ہم زیادہ کھاے رہتے ہیں اور جس کی وجہ سے موٹاپا آ جاتا ہے یہ ہمارے لیور کڈنیز پ پر بھی برا اثر ڈالتا ہے ڈائبٹیز پرابلم ہو جاتی ہے اس سے ہارٹ رسکس بڑھ جاتے ہیں
گگگ
تو ہمیں چاہیے کہ جنک فوڈ اگر کھا لیا کبھی کبھار تو زیادہ سے زیادہ انسان کو چاہیے کہ وہ گھر کا ہی کھانا
بچ
کھانا پسند کرے کیونکہ اگر باہر کا کھانا کھاتے ہیں انسان تو اس سے بہت ساری بیماریاں ہو جاتی ہیں اور جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ہمارے گھر پہ ہم چ ہم ان کو بھی آج کل یہیں فرائز وغیرہ برگر وغیرہ لا کے دیتے ہیں بولتے ہیں چلو کھا لو لیکن ہم کو یہ سمجھ نہیں آتا کہ کہ اس سے ان میں جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ان کا جسم یہ ان کے جسم میں یہ بیماریاں پیدا ہو کر رہا ہے تو وہ بات بھی ہے نا کہ اگر گھر کا کھانا کھاتے ہو تو آپ کا جسم تندرست رہتا ہے
جی بالکل آپ نے یہ صحیح بات کہ اگر ہم دیکھے جو ہے کہ آج کل جو ہے اگر ہم دیکھیں نوجوانوں کے چہروں پہ وہ داغ اور جو ہے کہ دانے ن کل آ جاتا ہے جی بالکل اگر ہم دیکھیں اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ اگر جب بھی وہ باہر جاتے ہیں مان لو وہ کالج جا رہے ہیں اسکول جا رہے ہیں تو وہ گھر کا کھانا بولتے ہیں گھر میں کہ ہمیں کھانا نہیں لینا ہے
جی جی پھر وہ باہر سے ہی کچھ کھا لیتے ہیں
تو مجھے لگتا ہے جب وہ باہر کا کھانا کھاتے ہیں جو اس کی وجہ سے ہمارا سکن بھی خراب ہو جاتا ہے اور تھکان محسوس ہوتی ہے زیادہ اور اگر ہم دیکھیں پیسوں پیسوں کا کافی زیادہ پیسے بھی خرچ ہو جاتے ہیں کیونکہ جو بھی باہر کی چیزیں ہیں ہم روزمرہ کی زندگی میں لے کے وہ کافی زیادہ بڑھ چکے ہیں اس میں کافی زیادہ مہنگی مہنگائی جو ہے کافی زیادہ بڑھ چکی ہے اس کے ساتھ جو ہم دیکھتے ہیں کہ آج کل جو ہے کہ کولڈ ڈرنک زیادہ زیادہ پریفر کی جاتی ہر جگہ کھانے کے بعد ہم کولڈ ڈرنک پی پیتے ہیں تو کیا آپ کو کو کیا لگتا ہے کہ جو یہ پیتے ہیں کولڈ ڈرنک وغیرہ اس سے ہمارے جسم کی کے لیے کیا مفید ہے کہ نقصان ہے
جی کولڈ ڈرنک تو ہمارے جسم کے لیے مفید ہے نہیں کیونکہ اسے پہلی دیکھاب دیکھا جائے تو کولڈ ڈرنک بنتی کیسے ہے وہ زیادہ سے زیادہ اس میں تو زیادہ سے زیادہ چینی کی مقدار ہے ہے چینی اور کچھ کیمیکلس وغیرہ اس میں وہ ملا دیتے ہیں کچھ پرریزرویٹیوز ملا دیتے ہیں جس سے وہ بولتے ہیں یہے لیجیے آپ کی کولڈ ڈرنک تیار ہے لیکن دیکھا جائے تو ہمارے جسم کے لیے چینی بہت ہی بہت زیادہ خطرناک ثابت ہو سکتی ہے کیونکہ اس سے شوگر لیولز بڑھ جاتے ہیں بچوں میں موٹاپا آ جاتا ہے ہمارا جو ہاضمہ ہے وہ خراب رہتا ہے تو ہم کو چاہیے کہ سادہ پانی ہی زیادہ سے زیادہ پیے نہ کہ یہ کولڈ ڈرنک وغیرہ ابھی گرمی چل رہی ہے تو آج کل تو بہت ہی زیادہ کولڈ ڈرنگک کا استعمال ہو رہا ہے لیکن ہم کو چاہیے کہ ہم پانی زیادہ استعمال کرے پانی پیئے تو کولڈ ڈرنک سے تو بہتر پانی ہی رہتا ہے اور اگر ہم لمبی مدت تک یہ جنک فوڈ وغیرہ استعمال کرتے ہیں تو اس سے ہماری صحت اور دونوں زندگی اور صحت دونوں متاأثر ہوتی ہے ہم اپنی زندگی میں کچھ کر نہیں پاتے موٹاپائی کی وجہ سے بیٹھے رہتے ہیں آلس آتی رہتے ہے تو ہم کو چاہیے کہ ہم یہ چیزیں
زیادہ سے زیادہ
جی بالکل چلو اس بارے میں مجھے اس بارے میں مجھے آپ کے ساتھ بات کر کے بہت ہی اچھا لگا آپ اپنا خیال رکھیے اپنے گھر والوں کا بھی خیال رکھیں
جی اللہ
ان